ہ
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ٹھیک ہو
ہاں اچھا سے آپ ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں
اور گا تو
اور ہم سب ٹھیک ہے
اچھا اچھا
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے چوتی
ہاں بس شکر الحمد اللہ
اور کیا کر رہو آپ
بس بیٹھی ہوں آپ کیا کر رہی ہو
میں بھی بس بیٹھی تھی
ہاں میں انتظار کر رہی تھی تمہارا
ہا
میں انتظار کر رہی تھی تمہارا
مجھے سرورور ہی نہیں تھا اس لیے
پھر میں ہی کروں یہ ان سے
ہاں
پھر میں ہی کروں یہ ان سے
آپ جو کر رہی ہو یہاں سے
میں کہ رہی اس کے بعد
ہاں ہاں
ٹھیک مجھے اب اس کے بعد تین
ہاں ہاں
اور
اور
بس دعا
دادی ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے ابھی
اچھا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں وہاں سب ٹھیک ہے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور ہاں
اس کے بعد متع کرنا ہے مجھے اس کو
نہیں ابھی نہیں جب پانچ ہو جائیں گے نا پھر
اس کے بعد کرنا ہے مجھے
جی جب برابر ہو جائیں گے پانچ پ
یہ اج ہی کرنا ہے ختم
ہاں
یہ آج ہی پانچ کرنے ختم
ہاں اج یا کل کر سکتی ہے اج یا کل
اچھا ٹھیک
ہمم
اور کیا کر رہی ہو کھانا
نہیں میں چپس کھا رہی تھی
اچھا
ہمم آپ کا کا یا
میں بس بڑھتی وائمن وائمن ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
وہ کہاں ہے ابراہیم
ہاں ابراہم بھی کون
ابراہیم
وہ کھیل رہا ہے ادھر پر
تم کہا ہو
ہم
تم کہا ہو
گھر پہ
اچھا
اور
بس دعا
جی اب کیا فرق ہے دادی کو
ابھی ہے فی الحال سارا کنٹ لیکن کھایا کچھ نہیں
اچھا اچھا ختم
کھایا کچھ بھی نہیں
ہاں
ابھی کھایا کچھ نہیں ابھی ہے فرق لیکن کھایا کچھ بھی نہیں
چاہ یہ پانی وانی پیا کچھ
پانی پیا بس
اچھا
دودھ پی سے نا وہ نہیں پیا
اور
بس دعا
اب ہو جائے گی فرک ان کو مما ٹھیک ہے
ہاں وہ ٹھیک ہے
ہاں
پاپا آئے کام سے
پاپا ابھی نہیں آئے وہ آئیں گے بعد میں اچھا کتنے بجے ہاں وہ آتے لگ بھگ ساڑھے نو
اچھا
کیا کوئی کون
اور سنا کچھ
ہیلو
ہاں اور سناؤ
بس کیا سناؤ
کچھ بھی
آپ ہی بولو کچھ
شادی وادی ہے کسی کی
نہیں ابھی کسی کی آپ کو ہے کسی کی
ہاں
اور کیسے منائی تھی عید
بس اچھے سے بنیں تم لوگوں نے کیسے بنائ
ہاں اب
بس اور کیا پھر کتنے بجے آئے کل واپس گھر
رات کو ہم آئے دس بجے
ٹھیک ہے ادھر ہی کھانا کھایا پھر
نہیں پھر کہاں کھایا ہی نے کھایا
پھر گھر میں نہیں کھایا
ہاں
گھر میں نہیں کھایا
نہ
کیوں
ا یسے
اور باقی سب ٹھیک ہے
ہاں بس شکرہے اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں کھانا کھایا
نہ بعد میں کھاؤں گی
کتنے بجے کھاتے ہو
دس ساڑھے دس بجے
سوتے کتنے بجے ہو
کھانا کھاتے سوتے
اچھا صبح پھر جلدی بھی اٹھنا ہوتا ہے اور
بس دعا
اور باقی سب ٹھیک ہے
امم
باقی سب ٹھیک ہے ہلو
اور
بس دعاہے اسمیں کچھ اور
بس
گرمی بہت ہے نے
وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں گرمی بہت ہے
ہاں
میں کہا گرمی بہت ہے
اچھا اچھا مہمان
گرمی
امم اسسسس
اور
اور
بس دعا
امم
تم سناو کچھ
بس ہ
اور کیا کر رہی ہو ب
اور
بس
اچھا بس اور
مما ٹھیک ہے
ہاں
اس کو فرق
ہاں اس کو ہی تھوڑی فرق
ٹھیک اب کب جانا ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس
اس کو وہ گئی تھی آج ڈاکٹر کے پاس
کیا بولا
بولا اس کو ہوئی اس کو تھوڑی مشین پہ اس کو دی تھی یہ تو ہو گئی فارق اب ہاں ہاں
ٹھیک ہے اب کب جانا ہے اور
ہاں
اب کب جانا ہے اور
اپ منڈے جانا ہے
اچھا
ہوں
ٹائم ہوا
کٹ
ہیلو